الاںلیکم
ہلو
السلام علیکم وحمت
خ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیریسو
جناب کیلے سے آپ بتائییں آپ کیلے سے
جی جی جی خیریت سے اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی اور آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہے دعاپ لووں کی
جی دیکھو آج کل گرمی وغیرہ تو زیادہ ہے لیکن کیا بولتے ہیں تیوہار وغیرہ جو آتے ہیں تیوہار وغیرہ گرمی کے بھی اچھے لگتے ہیں سردی کے بھی اچھے لگتے ہیں پر گرمی میں زیادہ پسند نہیں ہوتے
مجھے گرمی پسند نہیں سردی نہیں پسند
بالکل بالکل کہ جو جتنے بھی تہوہار سردی میں آتے ہیں وہ اچھے رکھتے ہیں مطلب گھومنے کا مزہ جی فرمائیے
م تو کیا مطلب گرمییا ہوئی میری سعودی ایا ہوتی تو مجھے جان کی اچھا نہیں ہوتی کیم کیم وہاں پر جائیں گے تو ہم شام کو جانا پڑتا ہے دن میں جا نہیں سکتے آپ وہاں پر ساتھے اور اس کے بعد اس اس کے بد آپ زدہ کھا بھی نہیں سکتے اور گرمیوں میں زیادہ کاؤ گے تو نقصان رہے گا سردیوں میں اس چیز کا مزہ ہے آپ اچھے اچھے کپڑے پھرو بڑھیا بڑھیا کپڑے پہن کے جاؤ گھومو پھرو آپ کی طرح جب جاؤ دن میں جاؤ کبھی بھی جاؤ خب کھاؤ ب دقت ملتی ہے ن
بالکل لیکن کیا جی جی
یہ گ گرمیوں میں یہ نہیں کر سکتے ہم میرا بھائی
بالکل بالکل لیکن کیا کچھ لوگ تو گرمیوں میں بھی کھا لیتے ہیں لپکے
کالی پیٹر کو کیا اگلے دن نقصان کرتا میرا بھائی
بالکل بالکل پھر بھیڑتا میں تو پیٹ میں
وہی ل لالچ پوری بلا ہے میرا بھائی
بالکل بالکل لالچ کرتا ہے ہمارے ایک دوست جو کھاتا ہے ہپسییو کی طرح
ہاں اس کا پیٹ بھی نکال
پیٹ پیٹ بہت زیادہ نکل رہا ہے اس کا یار اللہ داد د اسے
ا
اتنا زیادہ پیٹ نکلے گا تو دقت ہوگی اس کے
وہی ہوتے نا م بھائی آج کل کیا فاسٹ فڈ کا بھی ج ہمے فاٹ فڈدہ کھاتا میرے بھائیو کانا نہیں کاتاےاٹ
جی جی دیکھو نا مطلب شادی ہے کے اندر بھی فائیو فٹ زیادہ رہتے ہیں آج کل
عامیر بھائی آپ کے ہو فاسٹ فروٹ کا لگاوے ایک طرح تو میرا بھائی ب ف تک زیادہ بھیڑ ہوتی ہے نارمل کھانے میں چھو چھوڑ دیتے سب فاسٹ فوڈ کی طرف باگتے سکتے
ایک اس میں مطلب ٹیسٹ وغیرہ جو رہتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کھا لیتا ہے اب ان کو پت نہیں نہیں نقصان کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن پھر بھی کھا لیتے ہ
گرمیوں میں تو فائی فروٹ وغیرہ زیادہ نقصان کرتےنے ن لگے اوائڈ کرنا چاہیے گرمی می
جی جی ان کو اوائڈ کرے اگنور کرے تو اپنے لیے بہتر ہے
ا ج ج ے کھانے میں تو کھا لیتے پیٹ بھر کے خوب کھا لیتے دبا کے تو بعد میں نقصان کرتا ہے کٹنگ بنانی ہے ک بنانی
کیی کھی انسان ان چیز پہ زیادہ اٹریکشن لاتا ہے اٹریکٹو ہوتا ہے ان چیزوں پہ
وہی میرے بھائی انسان پیرے تو لالچ ہے نا وہ لالچ ہوتی ہے ہر چیز کا لالچ ہوتا ہے کوئی چی کرال اس کو اور وہ بعد میں نقصان کرتا ہے میرا بای
بالکل بالکل بے شک نقصان
اچھا نقصان کرتا ہے یہ یہی ہر چیزگل سے ر رہےگش سےیرا تو اچھا رہے گا بقی تو ک بت شانی گ ہے بائی
دیکھو پتی ہر چیز کی بری ہے انسان حد میں رہ کے جو بھی کام کرتا ہے کھاتا پیتا ہے تو وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس ہر چیز کی عتیھی کرو گے یا زیادہ کرو گے لمیٹ سے
یہ میں انڈیا میں گئی ہو رہا میرا بھائی آج کل فاسٹ فوڈ اتنا چل گیا تو مطلب لوگوں کے پیٹ بعر نکلنا ہے سیر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں میرے بھائی وہ پیٹوں کو باہر نکال رہے ہیں
بالکل بالکل
کھانا نہیں کھاتے فاسٹ فوڈ چاہیے انہیں موموز کلا لو برگر لو وہی ہے میرا بھائی تو فاسٹ فوڈ کا ورلڈ کرنا چاہیے ان کا یوز کم ہی کرے اچھا
جی کیک جب تک عمل نہیں ہوتا کوئی بھی چیز پہ تو وہ چیز آپ کے ہونا نہ ہونا بیکاری ہے
جی کئی بار کیا ہوتا ہے مے بھائی مطلب جب تو انسان
یہی تو ہے نا بے شک
جی توحری میرا بھائی کیا حال ہے آپ آپ بت لے آئے تھے یہ جو کس تھ اور اپنے دوستوں اپ دوستوںو بھی کہ بھی سمجائے
دو دوست تو دوست تو میرے ایسے ہو رہے ہے کھا کھاے مطلب ایک دوست ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب اس کو فاسٹ پوڑی چاہیے صبح شام تو موٹا بہت موٹا ہو رہا ہے وہ توند نکل رہی اس کی سس میں دقت آ رہا ہے اس کے
تو وہ ہوتا میں بھائی زیادہ کھا لکتا ہیںوں تو پیٹ نکل جاتا بہت ساری بیمارییا ہو جاتی میرے بہن نے بھی بیماریں چی آج کل
بالکل بالکل سانس میں دقت آ رہی ہے اس کے مطلب الگ الگ بیماریاں ہو رہی ہے اس کے
تو پاگل بھی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے گنجی کرا رہا ہے کبھی کیا کراتا ہے
وہئی فون پہیر ہی تو اس کا پٹ لیا کم کم یوز کرے
بالکل بالکل بالکل ش انشاء اللہ فاسٹ فوڈ کا کم ہی یوز کرتا ہوں میں زیادہ تر کرتا ہوں
ھم کیا
جی
بتایا آپ فرما لے گا بھائی
دیکھو فاسٹ فوڈ وغیرہ آپ کھاتے ہو یہ یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دو بار ہو جاتا ہے لیکن ریگولرلی ان کا سیون نہ کریں
جی آپ اپنے دوستوں کو بھی رائے دیں ان سے بھی کہئے فاسٹ فوڈ کا کم یوز کریں
بے شک بے شک بے شک انشاء اللہ آپ کی بات پہ ہم لکھ کیا جائے گا دوستوں کو بھی سمجایا جائے گا لیکن سمجتے میں
ہاں وہ
نہیں ہے یہ ایک مطلب فاسٹ فوڈ چاہیے
بالکل آج ان کا وقت ہے آ ان کے ان کے دو پیسہ لگا ہے موسٹلیے فاسٹ فوڈ زیادہ چیپ رہے ہیں
د نہیں
بالکل
میں آپ آپ کوتے ن زیادہ فاسٹ فوڈ وغیرہ میں
جی جی جی بے شک جی یہی ہے کہ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے احتیاط برتنا چاہیے
س بات کر رہے تھے موسم کی تو میرے بھائی مجھے تو سردیا پسند ہے تو آپ کو کیا پسند نہیں بھائی
دیکھو مجھے مطلب میڈیم میڈیم موسم پسند ہے
اچھا اچھا جی
جی میڈیم ہو اچھا ہو موسم تو بہترین لگتا ہے
آج کل وہلیے نا موسم کا پتا نہیں ہے سردیوں میں گرمی پڑ رہی ہے گرمیوں میں برسات آ رہی ہے برسات میں گربے پڑ رہی ہیں وہی آج کل موسم ب پتہ نہیں نہیں برسات کا موسم برسات کا موسم چل رہا پر ہمارے یہاں ابھی تک بارش بات گرمی پڑ رہی تھی جی
ہاں جی دیکھو بارش کا تو کچھ کہنا ہے
ؤ ہمارے گاؤں میں بھی کیا کچھگ وہ ہوتے ہیں نا دال وان نکلتے کچ کماتے پاپی ہوتے ہیں پاپی ہی ہمارے
ہ ہ جی
ہاں تو وہی ہے پاپی یہ پیٹ نکالا تھا باہر
ا پ
ہاں پیٹ باہر نکالتے بس کسی کو د ہے پیٹ پ باہر نکالا گا بس کی فری
وہ کیا نیا نیا پیسہ ہے نا تو مطلب وہ کنجوس ہو جاتا ہے آدمی پاپی ہو جاتا تا ہے غلط کاموں میں پیسہ لگاتا ہے صحیح
دس کیا وہ لگا دینے پیسے
جی جی ہرام گور میں لگا دیں گے لیکن صح کام میں نہیں لگا دیں گے کسی دوست کو پانچ روپئے کھلانے ہو تو اس میں گھبرائیں
اللہ ہاائے د لو
جی
اور آپ بتائیے آپ کا آپ کا کام وغیرہ پڑھائی وغیرہ کی چل رہی ہے
بس یہ کالج اسٹوڈینٹ ہوں میں میڈیکل کالج اسٹوڈینٹ ہ ہ لائبریری سے کھ گتا تھوڑا تو ان سے بات کر لیتے ہیں
اچھا اچھا بڑھیا اچھی بات ہے کرنا چاہیے تاکہ منورنجن ہو جائے س
اور آپ بت آپ کیا کر رہے ہ اچ شوق ن شوق ہے آپ کے
ہاں اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے ابھی اوپن ہی کری تھی ایک دو مہینوں میںئے
اور پڑھائی وغیرہ
پڑھائی وغیرہ چل رہی ہے ایگزام وغیرہ ہے ہماری ابھی
اچھا ک ک وغیرہ کرنے تے کیا شاید آپ
ہاں ہاں وہی وہی وہی بہت ہی برا کام ہے اس کا
ہاں میرے دوست بھی کر رہے ہیں تو ایک نے تو چھوڑ ہی دی بیچ میں نہیں کروں گا تو ہاں گمرہ کیا میں کہ بزس چل رہا
کچھ لوگ جو مطلب صحی کام کر میں گھبراتے ہو اور حرام کووری کرنے میں گھبراتی
کیا اس کو تو پتہ ہے پڑھائی سے ہوگا کچھ بھی بزنس کھول لیا تو بزنس ہی کرے گا کیا کرے گا پھر
اچھا اچھا ہاں
تو صحیح ہے بھائی میرا بھی یہی ماننا کہ آپ بزنس میں اچھا ہے چل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں آپ پڑائیں میں آپ کوبھی اچھا بھی نہیں پڑھ لیں گے سر
کیوں برباد کرنا اپنا جی دیکھو میں تو جو بھی مزلہ ہے اسے یہی ان شاء اللہ پھر بات ہوئی اللہ حافظ
اللہ حافظ